ہاں جی
اللام علیکم ہیلو ہلو ہ ہ ہاں جی ہاں جی ہم آپ کو ہی بول رہے تھے ہمارے گھر کے پاس نا بہت بڑا پیڑ ہے آم کو کے اوپر اتنے سارے آم لگے ہوئے ہیں شام کو بچے دیکھتے ہیں کہ مطلب جن کا گھر ہے نا وہ باہر رہتے ہیں کشمیر سائڈ تو وہ رات کو آتے ہیں نو بجے بچے اس کے اوپر پڑوں کے پیڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں نا وہ مارتے ہیں اس کے اوپر سے جو آم گرتے ہیں نا وہ فوٹافھٹ اٹھا کے اپنی بالٹی میں لاتے ڈالتے ہیں دوارا تین چار بار وہ ایسے مارتے ہیں کہ ان کے آم گری جاتے ہیں پیڑ پر سے تو وہی اٹھا کر بھی وہ گھر لے جاتے ہیں کیونکہ تو کوئی کیمیکل نہیں ہے نا کوئی وہ نہیں ہے ان سے مطلب کیمیکل لگائے ہوئے بس ایسے پیڑ پہ ہی اپنے آپ آ رہے ہیں
جی جی جی یہ تو ڈال کے پکے ج سے جی یہ جون سے ڈال کے پکے ہوئے آم ہوتے ہیں یہ تو کھانے میں سوادشٹ بہت اچھے لگتے ہیں
وہ وقت بھی تو رات تو شام دو بچے آتے ہیں وہ پیڑ پر رات کو نو بجے اینٹیں مارتے ہیں وہ آم دیتے ہیں وہ اٹھا کے اپنی بالٹی میں ڈال دیتے ہیں وہ تین چار بار ایسے ہی کرتے ہیں پہلے میں نے ایک بار دیکھا یہ کرل کی آ رہے ہیں بالٹیین کوڑا ڈالنے آئے کیا کرنے آئے م نے بڑے آرام سے دیکھا دیکھا یہ تو عید مار کے آم توڑ گے
چلو ب بچے بہت تیز ہیں آج کل کے ان کو ہی پت لگتا ہے کھانے والی چیزیں ہیں تو انہوں نے توڑ کے کھانا ہی ہے ہم خود اپنا جاتے تھے جب چھوٹے ہو چھوٹے ہوتے تھے تو ہم امرود وغیرہ خوش ہو کر کھاتے تھے توڑ کر کبھی امرود س کا بھی ایک جامن ہوتے نا جامن
جی جی بالکل وہ تو بہت ٹیسٹی ہے وہ شاید آتے نہیں ہے وہ مسف ایک مہینے آتے نا جمن
ہاں جی ہاں جی جی جی وہ ایک مہین ہاں پر وہ بہت مہنگے بکتے ہیں جامن
آ جامن ایک مہینے آتے ہیں ار وہ آتی ہے جو کھانے میں ہوتی ہے نا کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں اس کو ایسے ہی کھانا پڑتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو نہیںچ نہیں لیچ وہ لمبی لمبی ہوتی ہے وہ کی ٹائپ میں ہوتی ہے لمبی سی ہ میٹھی ہوتی ہے بہت سافٹ ہوتی ہے وہ پتلی سی لمبی سی کیڑے ٹائپ میں ہوتی ہاں ہمارے بھی ہمم نہیں یارا وہ وہ بہت ری وہ لمبی سی پتلی سی ہر کلر میں ہوتی ہے ایے کاانٹے کاانٹے کیڑے نہیں ہوتے ایسے اس ٹائپ میں ہوتی ہے وہ شہتوت مجھے یاد آ گیا شہتوت
جی
ستے وہ بھی ایک مہینے ہی آ کہ سے ت ساری سے
سں
نہیں ہماری شہزادی کو بہت پسند شہ جب ہم جاتے ہیں والد صاحب کے تو اس ٹائم پہ شبد آتے ہیں فروری مارچ میں تو پھر ہم وہاں سے میرے جو میرے والد صاحب ہیں وہ روز لے کے آتے ہیں میری شہزادی کے لیے شہتوت ان شاء اللہ بھی بہت خوش ہو کے کھاتی ہے شاید وہ مجھے اب نام اس کا یاد آیا جی جی سب خہری ہے اب جامن آئیں گے میرے خیال سے ہے نا کیونکہ جامن کا شاید چزن آ رہا ہے
جی جی
جامن کی باری اب لیچی تو آ گئی ہے ب لیچی پہلے والا ٹیسٹ نہیں ہے بول رہے کہ لیچیوں میں کیڑا بھی نکل رہا ہے تو بہت دھیان سے دیکھ کر کھانی چاہیے میں نے سنا ہے کہ اس میں ایک وائٹ کلر سا کیڑا ہوتا ہے وہ جو دیکھنا چاہیے بڑے دھیان سے
جی جی
اور بتائیے
ساتھ جونسی نیچ چی بیز میں کیڑا وہ گٹک ہوتی ہے نا گیٹک ہ ہ ہ تو اس کے ساتھ کاتا ہے وہ دیکھ کر کھایا اگر وہ آپ
جی جی میں نے دو بار منگائی نے بہت دھیان سے پے روشنی میں جا کر پورے لیچی چیک کری کھولنے کے بعد چھیلنے کے بعد پھر میں نے اس کے بعد سب کو دی میں کبھی کیڑا کھا گ تو اور بس پتہ لگا اس وجہ سے روری بھی ٹھیک ہو پ پ لیچی اچھی لگتی ہےایدت دود بھی اچھی لگ ایکہینے میں جامن بھی مگ م ہاپڈ اچھا لگتے ہیں جامن ہمارے نانا جی کا گھر ہے نا اس سائڈ پیڑ ہے ہم وہاں سے توڑ کے کھاتے ہیں جامن
کرتے یہ ج بہار کی اوج عا رہی ہے
جی جی اور جو اب ہمار نانی کا گھر ہے نا وہاں پر جامن کا پیڑ ہے تو ہم وہاں پ جات جامن توڑ کے کھاتے ہیں وہاں پر جا کے ہم جامن بجاتے جسے ہم یہاں پر تو ہم نے منگوا کر کھائے ہیں یہاں پر ہمیں آم بھی آج تک لیے ہیں پر نانی کے گھر جا کے نا تھوڑا وہ باغ ٹائپ میں ہے کھیت میں تو وہاں پر آم کا بھی پیڑ ہے جامن کا بھی پیڑ ہے ہر چیز کا پیڑ ہے کس وجہ سے اور آپ بتائیے ہیلو ہلو آپ م فوم پا رہے ہیں ہلو
ہاں جی سن پال
جری ہم نے یہاں پر تو ہم نے آؤ مگر منگا کر نہیںکھایا بازار سے نانی کیا ہم نے نہیں کایا کیونکہ ان کا کھیت وغیرہ ہے نا تو وہاں سے جی
آگے آپ نے کھائے ہیں آپ نے اپنی امی جہاں کو پوچھا ہے ابو جہاں کو پوچا سارے آام آپ اکیلے
نہیں دیکھو امی جنگ مارے شو ہم ان کو پوچ سکتے نہیں ٹھیک ہےا ان کو پوچھ گا لای یہاں مجھے پوھ رہی ہے آپ شو کرا مجھے
ا وہ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے نہیں نہیں پہلے آپ نہیں بس میں سنیے یہ جو ج آپ شوگر کی بات کر رہی ہو نا جن سے یہ مطلب کہ آم وغیرہ ہوتے ہیں یا فروٹ وغیرہ کوئی بھی ہے اس میں کوئی شوگر وغیرہ نہیں ہے کہ یہ آرگینک ہے نا مطلب اس میں ایک ملاوٹ تھوڑی ہے لکوڈ چیز میں جیسے لکوڈ چیز ہوگی اس میں آپ نے میٹھا ڈال دیا چینی وغیرہ تو وہ شوگر والے بندوں کو خراب کرتا ہے یہ جوون سے مطلب یہ آرگینک چیزیں ہ گی نا اس میں کوئی ملاوٹ تھوڑی آپ میں کیا ملاوٹ ہے جو پیٹ ڈال کے پکے ہیں تو یہ مطلب کہ آپ کھلا سکتے ہیں ان کو فروٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے روڈ کوئی بھی ہے وہ خراب نہیں کرے گا شوگر والے کو مطلب کہ یہ چیزیں ہیں مطلب کہ جیسے لکوڈ وغیرہ ہو گیا رواا ہو گیا میٹھا ڈال کر دینا یہ تھوڑا خراب کرتا ہے کر ل بقی میری بات کا آپ غصہ م جانا ہم نے تو ویسے
نہیں نہیں ویسے بھی ہم پوچھ کری ویسے بھی آپ جب بھی کھاؤ تو انسان کو پوچھ تو صحیح ہے تو ہم چاہے جھوٹے وہ پوچھے ہمپ پوچھ لیتے ہیں
جی جی
چاول بھی بنائے ہم تب بھی پوچھتے ہیں ممی چاول کھانے ہیں تو نہ دے لڑو لے پر پوچھتے ممی چاول کھانے
امی جانے اگر پوچھ لیا ہم نے چاول پھر دو آپ کو کم پڑ جائیں گے
ہم بنان ایک بندے کےے میں ڈڑھ بندے کے لی باتی ہوں ہاں جی میں ویسے کچ زیادہ بناتی ہوں مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی کھاائی لے گا پہا پڑ جائے
ٹھیک ٹھیک یہی بڑھیا کرتےتے ہیں آپ کو جی جی
بالکل میں یہی کرتی ہوں میں زیادہ بناتی ہوں کیک ٹائم پہ کوئی ج مجھے کھانے پھر مے دوبارہ بنانے پڑیں گے اس وجہ سے بنا کے ہی چلو آپ کو ضرور اطلاع کریں گے جب ہم آئیں گے آپ بس خیریت سے ہے
چھا
کہ آپ آئیے ت شریف لئی پھر ہم آپ کو بھی کھانا وغیرہ بنا کر کھلائیں گے آپ رکیے آپ ہمارے ادھر بھائی جان رہتے ہیں آپنے جانتے ہوں گے آپ ان بھائی جان کے ساتھ آئیے
جی ضرور فرمائیں گے آپ کے یہاں ضرور اطلا تشریف رکھیں گے ہم آپ کے یہاں
جی جی بالکل بالکل جی سب کہ رہیے تو بہت اچھا
کیا کیا ہ اور کیا کر رہے ہو آپ نے چائے وغیرہ پی لی ہے شام کو کئی بندے تو کئی جنے تو چائے بہت خوش ہو کر پیتے ہیں آپ کوا پیتے ہو چائے پیتے ہو یا پھر کوئی شام کو ڈرنک وغیرہ جوس وغیرہ کچھ
نہیںے میں چائے پیتی تھی میں دو ٹائم چائے پیتیھی صبح اور شام کو اب میں نے چائے بند کر دیا میں صبح میں ایرانی چائے پیتی ہوں اور شام کو بالکل ہی بند کر دی ہے
اچھا سوبح ایرانی چائے بھی
جی جی شام کو میں چاہتی ہوں شام کو صرف پانی پیتی ہوں جتنا پانی لکوڈ ہو سکا ہاں لکوڈ پیتے ہو تو پانی
جی جی جی تو شام کو جیسے آپ نے پانی پی لیا تھوڑی سی سے آپ پتی کا لیا کرو تھوڑا آپ چینی کا لیا کرو تھوڑا سا دودھ پ اندر ہی چائے تیار ہو جائے گ آپگی
نہیں نہیں نہیں نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے سردی میں دو ٹائم چائے پی لیتے ہم پر گرمیوں میں نہیں گرمیوں میں ایک ہی ٹائم صبح کافی ہوتی ہے
ارے اس آپ سردی میں دو ٹائم چائے پیتے ہو ماشاء اللہ آپ سردیوں میں دو ٹائم چاہیے بھی ت ہو بس ماشاء اللہ میں تو کم سے سے کم سات آٹھ بار چاہے پی جاتتا ہوں میں
تو آپ رہتے ہیں نا وہاں کے لوگ بہت چائے پیتے ہیں وہاں میرے جیجو رہتے ہیں ان کو بھی دس منٹ بعد چائے چاہیتی ہے نا س چائے بنانا
نہیں نہیں ہم نہیں ہم دس منٹ بعد پیتی ہیں بس پورے دن میں مطلب کہ ہماراری سات آٹھ کپ چائے ہو جاتی ہے
مل جیجو کا بھی یہی حال ہے وہ وہ بھی ج گھر پہ آئ گے نا ان کی چائے ختم نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں بھی آئیں گے نا چائے چائے ان کو کچھ مت تو صرف چائے دو دو دوے گھنٹے بعد چائے
بس کہیں چائے پینے کے زیادہ شیقین ہوتے ہیں جیسے آپ آپ بتا ہی رہے ہو آپ کے جیجو ایسے
جی بالکل بالکل ج بس بھی یہاں پہ آپ رہتے ہیں نا وہاں سے لوگ چائے پینے کے بہت شوقین ہے میں نے دیکھا ہے جس کو میں نے دیکھا ہے چائے میں ہی دیکھا ہے میٹھا تیز پیتا ہے کہ میٹھا کم پیتا ہے اتنا فرق ہے وہاں کے لوگوں میں کئی لوگ میٹھا بہت تیز پیتے ہیں اور کئی لوگ میٹھا بہت پکا پیتے ہیں میڈیم پیتے ہیں آپ کون سا پیتے ہیں تیز ھا
میں پھیکا پیتا ہوں
کیا
میں ہاں جی شکر شکر شکر کا ڈال کر
جی جی ش کس ا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کھانی چاہیے شکر چیز اچھی شکر ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہمیں بھی اچھا لگا آفط رکھ کر کے خداف ہاں جی